استمالی گلہ
وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہو آپ
بھائی جان ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک
جی میں ٹھیک ہوں گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
شکر الحمد للہ بھائی جان میں آپ کو آج ایک بہترین موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا کچھ الفاظ کیا اجازت ہے ہمیں
جی جی جی ضرور
صحت کی اہمیت تندرست انسان ہر کام اچھی طرح انجام دے سکتا ہے اچھی صحت کے لیے صاف غذا کھانا چاہیے اور روزانہ ورزش کرنی چاہیے صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے بیماری سے بچنے کے لیے وقت پر سونا اور اٹھنا چاہیے صحت مند انسان صحت حت مند انسان صحت مند انسان ان زیادہ خوشور پر جوش رہتا ہے ہمیں اپنی صحت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ صحت ہی دولت ہے سب سے بڑی دولت ہے صحت صحت کا مطلب صرف بیماری سے بچنا نہیں بلکہ جسمانی طاقت ذہنی سکون اور اچھے اخلاق کا مجموعہ ہے س جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو وہ پڑھائی نوکری تجارت اور گھر کے تمام کام بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے صحت مند انسان ہمیشہ پرجوش رہتا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اس کے برعکس کمزور انسان کو سست مایوس اور کمزور بنا دیتی ہے اچھی صحت حاصل کرنے کے لیے متوزن غذا بہت ضروری ہے ہماری غذا میں دودھ پھل سبزیاں دال گوشت مچھلی اور انڈے شامل ہونے چاہیے ان غذا چیزوں میں وٹامن پروٹین اور دوسری ضروری غذائ اجزاء موجود ہوتی ہے جو جسم کو طاقت دیتی ہے فاسٹ فوڈ زیادہ تیل والی اور میٹھی چیزوں کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ موٹاپے اور دوسری بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں
جی بہت درست فرمایا بہت اعلی ہمیں اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے ہمیں اپنی غذا اپنے آس پاس جو بھی ہم چیزیں کھاتے ہیں یا اپنے آس پا پس کی ہوا دیکھنی چاہیے ہمیں اپنی اپنی صحت اپنی صحت کا خیال رکھنا ایک ہر انسان کا فرض ہوتا ہے جی بالکل درست فرمایا آپ نے بہت کچھ آپ سے جاننے ملا سیات کو لے کر میں آپ اپنے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے استاد کا احترام
جی فرمائی
استاد ہماری زندگی کا سب سے اہم رہنما ہوتا ہے وہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے استاد کی محنت کی وجہ سے ہم جہلت سے نکل کر علم کی روشنی حاصل کرتے ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے طالب علم کا فرض ہے کہ کہ وہ اپنے استاد کی بات غور سے سنے ان کی ہدایت پر عمل کرے اور ان سے ادب کے ساتھ پیش آئے جو طالب علم اپنے استاد کی عزت کرتا ہے وہ زندگی میں کامیاب حاصل کرتا ہے استاد کی دعا اور رہنمائی انسان کو بلند مقام تک پہنچا سکتی ہے ہمیں کبھی بھی اپنے استاد کی بےدبی نہیں کرنی چاہیے استاد کا احترام ہمارے اچھے کردار کی نشانی ہے اور ہمیں ہمیشہ اس خوبصورت عادت کو اپنانا چاہیے جی شکریہ
جی بہت بہت اعلی بات کہی ہے آپ نے استاد روحانی باپ کے برابر ہوتا ہے جو طلباء اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں وہ زندگی میں کامیابی اور عزت حاصل کرتے ہیں تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے اور اس اس بنیاد کو مضبوط بنانے والا شخص ہوتا ہے ہر ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ وکیل فوج اور لیڈر کے پیچھے کسی نہ کسی استاد کی محنت ضرور ہوتی ہے اگر استاد نہ ہوتے تو علم ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل نہ ہوتا اس لیے استاد کا مقام بہت عظیم ہے اور اس کی قدر کرنا ہر طالب علم کا فرض ہے استاد ہمیں مختلف مضامین کی تعلیم دیتے ہیں اور مشکل باتوں کا کو آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں وہ ہماری غلطوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ہمیں انہیں درست کرنے کا طریقہ بتاتا ہے جب ہم کسی مشکل کی کا سامنا کرتے ہیں تو استاد ہمیں رہ رہنمائی اور حوصلہ دیتا ہے اس کی محنت اور رہنمائی کی وجہ سے ہم اپنے امتحانوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کو روشن بناتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا موضوع چنا آپ نے اس کے بعد میں بھی ایک موضب پر بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ
جی جی ضرور
مس مسافت کے فوائد مسافت ان انسانی زندگی کا اہم حصہ ہے انسان قدیم زمانے سے مختلف مقامات کی سیر اور سفر کرتا آیا ہے کچھ لوگ تعلیم کے لیے سفر کرتے ہیں کچھ تجارت کے لیے اور کچھ تفریح یا رش د داروں سے ملنے کے لیے سفر انسان کو نہیںئے تجربات نئے لوگوں اور نئے مقامات سے روشن ناش کرتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفر انسان کو تجربہ اور شعور دیتا ہے مسافت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم کسی ن یہ شہر یا ملک کا سفر کرتے ہیں تو وہاں کی تاریخ ثقافت زبان روایت اور رہن سہن کے بارے میں سیکھتے ہیں کتابوں سے حاصل کی ہوئی معلومات اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں لیکن جو بات اپنے آنکھوں سے دیکھی اور تجربہ کرنے سے سمجھ آتی ہے وہ صرف مطعہ سے حاصل نہیں ہوتی اس طرح اس طرح سرا سفر انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے
جی بہت اعلی بہت درست فرمایا آپ نے مجھے بھی مسافت کا شوق تھا بچپن سے میں مسافت کرتا ہوں مجھے دل کو سکون ملتا ہے اور ذہنی تھکاوٹ بھی جیسے کم ہوتی ہے مسافت کر کے ہمیں لیکن ہمیشہ سفر کے دوران قواعد کا خیال رکھنا چاہے یہ ضروری ہوتا ہے باقی ہمیں مسافت سے لطف اندوز ہونا چاہیے برابر یہ حق ہوتا ہے ہمارا میں اپنے اگلے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے بچت کی اہمیت
جی فرمائی فرمائی میری پیاری بھائی جان
بچت ایک اچھی عادت ہے جو انسان اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ بچا کر رکھتا ہے وہ مشکل وقت میں پریشان نہیں ہوتا فضول خرچی سے ہمیشہ بچنا چاہیے بچت سے انسان ذمہ دار بنتا ہے چھوٹی چھوٹی بچت بھی وقت کے ساتھ بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے ہمیں اپنے پیسوں کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے ہمیں اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے بچت خوشی زندگی کی بنیاد ہے بچت خوشحال زندگی کی بنیاد ہے جی شکریہ
جی بالکل بہت اچھی الیباد کہی آپ نے کترا کرتا دریا بنتا ہے آج کے دور میں زندگی کے خرچے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں کھانا پینا تعلیم صحت اور سفر کے خرچے پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں عرب انسان اپنی امدنی کا سارا پیسہ فورا کر رہے تھے خرچ کر دے تو ضرورت کے وقت اسے قرض لینا پڑ سکتا ہے لیکن اگر وہ باقاعدی سے بچت کرے تو مشکل وقت میں اسے کسی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی بچت کی عادت بچپن سے ہی پیدا کرنی چاہیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پیسوں کی قدر اور بچہ بچ کی اہمیت سمجھائے بچے اگر اپنی جیب خرچ کا کچھ حصہ بچا کر رکھے تو ان میں ذمہ داری اور مالی انتظام کی عادت پیدا ہوتی ہے یہ عادت ان کے مستقبل ا میں بہت کام آتا ہے اور انہیں انہیں سمجھدار اور ذمہ دار انسان بناتی ہے بہت اعلی بات کہی اپ نے بہت اعلی بات اس کے بعد میں بھی آپ کو ایک موضوع کے بارے میں بتانا چاہوں گا جس کا
جی جی
نام ہے نیک اخلاق نیکخلاق انسان کی سب سے قیمتی دالت ہے اچھا اخلاق انسان کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے اور اسے معاشرے میں عزت اور مقبولیت دلاتا ہے دولت شہرت وہ طاقت کچھ عرصے کے لیے انسان کو مشہور بنا سکتی ہے لیکن اچھے اخلاق اس کو ہمیشہ لوگوں کو دلوں میں زندہ رکھتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اخلاق انسان کا اصل زیور ہے
جی جی
اصل زیور ہے اسی کے ساتھ میں یہ موضوع ختم کرتا ہوں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ پھر کبھی کسی اور موضوع پر بات کریں گے
جی جی شکریہ مجھے بھی آپ سے بات کر کے دل کو سکون ملا اللہ حافظ
اللہ حافظ